السلامل علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم اللام بھائی جان آپ ٹھیک ہو جی جی جی کیا حالات ٹھیک ہے اچھے سے ہیں بس الحمد للہ جی جی جی
صحیح صحیح اور بتائی کہ آپ نے کھانا کھایا
جی ہاں میں نے کھانا کھایا
جی جی جی جی جی بڑھیا بڑھیا بات ہے تو آپ نے کھانا کھایا جی تو آپ کیا ہی کیا بول رہے تھے کہ کیا ہو رہا تھا
کتاپ کو جی میں بول رہا تھا میں کیا بول رہا تھا کہ
کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے پرچے صرف گیارہ ہی پرچے آ رہے ہیں آپ کے
میں بول رہا تھا کہ ہاں جی میں نے نے بار بار پرچا ابھی دیا اس پہلے ہی مگر وہ بار بار پرچا اس میں نہیں چڑھ رہا تھا
نہیں میں آپ کو ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں سنیے آپ کے پرچے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ پرچا ہو
جو آپ استاد کو دیتے ہیں جی ہاں بالکل پرچہ وہ ہوتا ہے جو استاد سے آتا ہے جی ہاں خی وہی پرچے گنے جاتے ہیں جو آپ اسد کوتے اور اسد سے اور فائدہ بھی انیں پرچوں کا ہوتا ہے جو ہم
جی جی نہیں نہیں جی نہیں نہیں نہیں فائدہ دونوں کا ہوتا ہے جی اور فائدہ برابر کا ہوتا ہے بولا ہو جاتا تھا کہ پہلے فائدہ زیادہ ان کا ہے جو ہم استاد کو دیتے ہیں پر پھر ہم نے دیکھا کہ ان میں کوئی زیادہ وہ زیادہ
مقدار ال الگ مگر وہ پھر وہ پرچے کیوں خالی گنے جاتے ہیں جو استاد کو دیا جاتا
جی جی کیوں کہ ان میں ہم ان کو وہی دیے جاتے ہیں کہ جو یہاں سے کرتے ہیں کیوںکہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے پرچے یہاں سے دینے ہیں
یہ نہیں دیا جاتا کہ آپ کو اتنےچےاں سے ٹھیک مطلب جتنے پرچے ہم چاہیں اپنے پرچے ہم وہاں سے لے سکتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی برابر آئے گا ہاں کا فد بھی بس وہ گنے نہیں جائیں گے
جی وہ اس میں گنے نہیں جائیں گے پر جو میں نے آپ کو ایک سو اسی والا بولا تھا اس میں سب گنے جاتے ہیں کیونکہ میںیر ایک پرچا تھا جس میں میں نے خالی چھے ہی یہاں سے دیے تھے باقی سارے وہ سےات جی وہ اگر آپ دیک
اٹھارہ پرچے اٹھارہ پرچے بیسسچ ایک سو مجھے لگتا ہے ایک سو
جی جی نہیں نہیں نہیں ایک سو اسی میں اٹھارہ نہیں آتے بیس سے بائیس پرچے آ جاتے ہیں کیونکہ ایک سو اسی جو پرچے ہے وہ اس طرح نہیں دیکھے جاتے کہ شاید جتنا مجھے پتا ہے کہ دس دس پرچوں
پرچوں کے حساب سے جی ہاں جو آپ دس دس وہ اس حساب سے دیکھے جاتی ہیں کہ دس پرچوں میں سے ان کو کتنا آپ کا فائدہ آیا ہے ان کو کتنا فائدہ ہے شاید اسی سے دیکھا جاتا ہےو تو اسی وجہ سے جیسے میری جو م بہنیں جی ہاں انہوں نے بتیس سے تینتیس پرچے دے دیے ان کو جیسے آپ جی جیسے میرا بھائی ج ان نے بھی پتا نہیں کتنے پ دے دی ج پوکت پرچوں میں ماسٹر ہ ارے پرچوں میں تو ہم بہت ہی زیادہ یہ انہیں بتیس پرچے خالی یہاں سے دیے پچپن سے ساٹھ پرچے جو دیکھے جائے تو اس حساب سے ان کو پھر بہت سدہ اچھے نا کاالج ملے اس حساب سے تو چلو بہتر ہے جی اچھی بات ہے اور مجھے آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے آپ کے پرچے کا وہ نکلا جو وقت کب ہو رہا ہے آپ کا نیا پرچہ نیا کیا ہماری پچیس کو تاریخ کو ہو رہا ہے اصلی جو ہمارا پرچے کا ڈیٹ تھا وہ کل تھا جی اچھا پچیس کو ہو والا آپ پچیس کو ہونے والا جی ہاں جی ہاں تو اچھا پچیس کو ہونے والا
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں
جی ہاں اور بتائے اپنے مشل مستقبل کے بارے میں آپ کیا مستقبل کے بارے میں ہم بات کریں گے مق مجھے آپ کو یہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ مجھ کو کال آئی تھی مجھے کال آیا تھا جی ہاں اسٹور سے آیا تھا اسٹور سے یہ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی بڑھیا بہت بڑھیا تو کیا بولا تو مجھے جو سدرابل ہے وہ ہمارے بھائی رہتے ہیں شعیب بھائی ان سے ہی مجھے فون آیا تھا تھا کہہ رہے تھے کہ آپ کل آ جانا دس بجے پہنچ جانا میں بات کروں گا میں ضروری بات کروں گا آپ کو لگواؤں گا مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب انہوں نے پرسوں مجھے جو ان کے مالک ہے اس اسٹور کے انہوں نے بولا کہ نہیں جگہ نہیں ہے تو یہ اتنا کیوں کر رہے ہے جب کہہ اسٹور والا جو ہے وہ اس کو زیادہ چاہ ہونی چاہیے کہ میرے پس بندہ کام کرے جبکہ وہ جو ہمارے بھائی جان ہے سدرا پل والے وہ کر رہے ہیں کہک مجھے آپ لوگوں کو لگوانا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں کمیشن کے بارے میں مت ملے گا ان کو اس لیے وہ بول رہے ہیں میں لگواؤں گا ن باپ کو جی جی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے اس میں
تو وہ تو آپ کو پتا چل جائے گا نا کیونکہ یہ مطلب وہ لوگ نہیں ہے وہاں جو ہمیں جانتے نہیں ہے تو اس سے نہیں تو کسی
کسی اور سے آپ کو اس کے بارے میں مطلب پتا چل ہی جائے گا نا کیوںکہ وہاں پر خالی آپ ہی نہیں ہوں گےے بہت سارے لوگ ہ مگر میں دوسری بات یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ تیرہ ہزار بول رہے ہے تو مجھے کیا ہے ان کے کمیشن کے ساتھ مجھے اپنے پیسے تو مجھے ویسے بھی اتنے ہی آ رہے ہیں اور ایس ہاں وہ بات بھی ہے وہ مگر ایک بات ہے نا تو وہ مطلب اس کو کمیشن وہ کیوں ہی دیں گے کیک ان کے پاس تو مطلب لائنوں میں بندے انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہمیں لگاؤ ہمیں لگاؤ
تو پھر وہ وہ تو اس معاملے میں
وہی سوچ رہا تھا کیک پرسوں جب میں گیا تب انہوں نے مجھے صاف انکار نہیں انکار گار کر دیا جی ج تو اب شہ بھائی جان کے ذریعے یہ کیسے مان لیں گے جی جی جی جی جی وہی میں بول رہا تھا جی ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں وہ بات تو ہے اب آپ کو کل پتا چل جائے گا دس بجے کی مطلب معاملہ
کہ یہ آپ کو انہوں نے پہلے آپ کو جواب کیوں دیا اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیا اس شع بع سے بات تھی کہ مجے ایسا لگا وہاں
جی میں نے ان سے جب انہوں نے سٹوری چڑھائی تھی تب میں ان کو بولا تو اب ان کو دان میں تھا ذ ت کس کے بارے میں انہوں نے اسی کے بارے میں چڑھائی تھی کہ کوٹور میں بند ضرورت ہےٹور ہاں اچھا ٹھیک اسٹور میں بند ضورت ہاں جی جی تو پھر آپ اس کے بعد آپ کو مطلب جانا تھا ان لیکن انہوں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے ہی کہ ہمیں نہیں چاہیے ہاں تو ٹھیک ہے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ان سے کیا فرق پڑتا ہےی تو وہ نہیں مل رہی ہے نا تو میں سوچ رہا تھا اگر ویسا ہوا تو میں پرسوں ہی کچھ کچھ دنوں میں ففٹین پرو لاؤں گا جی آپ کو بہت ہی اونچے سپنے دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت ہی زیادہ اڑ رہے ہیں جی ہاں میں امبانی میرے اڈی پہ
جی جی جی زیادہ سے زیادہ اوڈیا نہیں کوئی مسئلہ
آرام سے آرام تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ وقت ہے وہ بھی نکلتا جا رہا ہے ج ج آپ گھوڑوں کے بارے میں کیا شوق رکھتے ہیں جی میں گ مطلب گھوڑے بہت ہی زیادہ خوب
جانور ہوتے ہیں جو ہمیں بہت
بہت ہی زیادہ پسندیدہ جانوروں میں سے ہمارے گنے جاتے ہیں جی بے شک آپ صحیح بول رہے ہیں آپ کو لمبے گھوڑے پسند ہے یا چوڑے گھوڑے پسند ہے تو چوڈو گوڈوں میں آپ کو کون سی پرجاتی پسند کرتی ہے لبھاتی ہے ایسے تو میرا کچھ خاص اس میں وہ میرا دلچسپی نہیں ہے جی دلچسپی اس میں میری کچھ خاص دلچسپی نہیں ہے اس میں تو میں اس میں مطلب آپ کو برابر نہیں سکتا کہ مجھے کیسے گھوڑے پس مجھے مگر آ ایسا بول مطلب سننے میں آیا ہے کہ گھوڑے تیز ہونے چاہیے رفتار وال جی ہاں بالکل رفتار یہ گھوڑا مجھے بھی پسند ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے زمانے میں بھی
گھوڑے بہت استعمال ہوتے تھے جنگ
تو ضرور بی جی جی بے شک بہت احمد آباد کہہ رہے ہو آپ مجھے مجھے گھوڑوں کا بہت شوق ہے کچھ سالوں سے گھوڑے جو ہے وہ ریس لوک پالتے ہیں ج ج بولتے میں نے ایسا سنا ن ہے رئیس شوقے ب جو لوگ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں نا وہ لوگ رئیس لوگ ہوتے ہیں اور شوق والے بندے گھوڑے پال سکتے ہیں پالتے نہیں پال سکتے ہیں کیونکہ گھوڑے بہت
ٹھیک
وقت ج گھوڑے بہت قیمتی چیز ہے اور وقت ہونا چاہیے گوڑوں کو پالنے کے لیے اچا زمین زمین بھی چاہیے ذرائع ہو چاہیے بہت سارے مل اور گھوڑا کو تیار کرنے کی لیے گھوڑے کو مطمئن کھانے کی ضرورت ہے دوڑنے کی ورزش تو گوڑا بالنا اور بنانا یہ بہت بہت ج وقت لینے والا کام ہے لینے والا کام ہے جی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت ہی صحیح باتیں کر رہے ہیں جی ہاں صحیححیح اور گھوڑے کی نسل بتائیے وہ بہت کیا بولنے کی کوشش کر رہے مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کیا بولوں گھوڑے کی نسل بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ گھوڑا کیسا ہونا چاہیے تندرست ہونا چاہیے ہ اتنا چاہ تیز دڑ ہاں جی رفتار جیسے صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح باتیں کر رہے ہیں آپ جسم گوڑے کا ہونا چاہیے جی ہاں جسم تو گھوڑے کا ہی ہوگا گڑے کا جسم تو نہیں ہوگا اب بہت مطلب جسم گھوڑے کا بہت تگڑا ہونا چاہیے جی ہاں گھوڑے کا جسم طاقتور ہونا چاہیے کی وجہ سے ہی مشہور ہے
جی جی جی جی چلی
چلیے ہمارا وقت اب اختام ہوتا ہےا ٹھیک ہے ان شاء اللہ آگے بھی باتیں ہوتی رہی ضرور ضرور ضور تو میں آپ کو معلومات دے دوں گا اگلے پرچے کے بارے میں جی ہاں
اس وقت اللہ حافظ
ا
اللہ حافظ